بائی
وعلیکم السلام بھائی جان السلام علیکم ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
عام بالکل
تو بھائی آپ کے گھر پہ آپ کے ابو جان امی جان بابا جان سبھی ٹھیک ہے
بس ٹھیک آپ سناؤ آپ کے گھر پھر سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان اللہ جی کا شکر ہے اللہ تعالی کا شکر ہے ہم ہلو بھائی
آج مجھے مجھے لگ رہا ہے آج موسم کے بارے میں بات کریں گے
ہاں
کیا لگتا ہے آپ کو
ہاں اچھا ٹاپک ہے مطلب مز مجھے لگتا ہے کہچھا ا م ایک تو ہمیں معلومات بھی مل جائے گی اس مطل موسم کا کیا آج اتنی گرمی کیوں ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات ہے کہ ہمیں اوئرنیس بھی مل جائے گی اور دویسری بات ہے ہمیں مزہ بھی آئے کافی مطلب کہ فائدہ اٹھائیں گے ہم اس پہ بات کر کے ہے نا بھائی جان
ہاں ہاں بہت اچھی بات یہ ہے
موسم ہماری روز کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے ہر دن جب ہم مل کے صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج ڈوب ہے بادل ہے بارش ہو رہی ہے یا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو موسم صرف ہمارے کپڑوں کا بک فیصلہ نہیں کرتا بلکہ ہماری کام صحت اور سفر پر بھی مطلب اثر ڈالتا ہے تو بھائی جان موسم ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا کسی جگہ بہت گرمی ہوتی ہے کسی جگہ سخت سردی اور کسی جگہ ملک زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس لیے ہر اخلا مطلب کہ علاقے کے لوگ اپنے موسم کے مطابق رہ رہنا سیکھتے ہیں نا بھائی جان
ہاں اگر موسم اچھا ہو تو انسان کا موڈ بھی اچھا رہتا ہے لیکن جب بہت گرمی یا بہت سردی ہو تو روزمرہ کی زندگی بھی متاثر ہو جاتی ہے کیونکہ ہم ہم گھر سے نکل نہیں پاتے ہیں دیکھو ابھی اگر زیادہ گرمی ہے تو تو ہم گھر سے نکل نہیں پاتے ہیں خالی فین یا اے سی کے نہیں چاہیے رہتے ہیں
ہاں بھ جان تو بھائی جان اور بھی کچھ کہیے
مجھے برسات مجھے یہ بتاؤ آپ کا فیوریٹ موسم کون سا ہے
ہاں بھائی جان تو میرا فیوریٹ موسم ہے مطلب کہ پسندیدہ موسم ہے میرا باہر کا موسم جس میں پھول کھلتے ہیں مطلب کہ پہاڑ ہرے بھرے ہوتے ہیں پیڑ ہرے بھرے ہوتے ہیں تو مجھے وہ والا موسم بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم ملب کہ میں دوستوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اس موسم میں گھومتا رہتا ہوں پہاڑوں پہ جاتا ہوں کیمپنگ کرتا ہوں ٹریکنگ کرتا ہوں تو مجھے وہ موسم اسی لیے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور خوشگوار بھی لگتا ہے
بالکل مجھے تو سردی مجھے سردی کا موسم بہت پسند ہے ٹھنڈی ہوا گرم چائے اور سکون بری ماحول دل کو بہت اچھا لگتا ہے
ہاں بھائی جان تو یہ بھی تو بہت ہی اچھی بات ہے تو ہمارے ملک میں مطلب کہ اہم طور پر چار موسم ہوتے ہیں
ہاں
اچ
ہلو
ہلو
ہلو
ہوں جی جی
ہلو
زیادہ پانی پینا اور دھوپ سے بچنا ضروری ہے ہے نا بھائی جان
ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے ہر موسم کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات بھی گرمی کام گرمی کے موسم میں لوگ ٹھنڈے
ج جی
مشروبات پیتےے مشروبات پیتے ہیں عام طور پر تربوز جیسے پھل کھاتے ہیں لیکن زیادہ گرمی سے لو لو لگانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور سردی کا موسم میں لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں سوپ اور چائے پیتے ہیں لیکن اگر احتیاط نہ یہ کیا جائے تو زکام اور بخار بھی ہو ہو سکتا ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ سردی کے موسم کے بارے میں ہاں مط کہ سردی کا موسم بہت ہی سہانا لگتا ہے اس میں لوگ گرم کپڑے پہنتے ہے جب کہ آپ نے بولا تو اسی کے ساتھ سبھال کہ بھائی جان برسات کا موسم بھی ہوتا ہے زمین کو تازہ اور ہرا بھرا بنا بنا دیتی ہے تو بارش سے دریا اور تالاب بھر جاتے ہیں کسانوں کے لیے برسات بہت ہی ضروری ہوتی ہے کیونکہ ان کے فصلوں کو پانی ملتا ہے لیکن بہت زیادہ بارش سے مطلب کہ سیلاب اور نقصان بھی ہو سکتا ہے ان کی فصلیں بھی خراب ہو سکتے تو مقدار ایک مقدار ہی میں پانی گر برسات ہونی چاہیے بلکہ زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے نہ زیادہ کم ہونی چاہے تو ہونی چاہیے ٹھیک طرح سے تو بھائی جان ایک اور موسم ہے جو میرا پسندیدہ موسم ہے وہ ہے باہر کا موسم بائی جان تو سب سے خوبصورت موسم مانا جاتا ہے اور میرا بھی پسند ہے تو اس میں پھول کھلتے ہیں جیسا کہ میں نے بولا درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں ہر طرف تیز ہوائیں چلتی ہے باہر انسان کا جن کو خشک سکون دیتا ہے
ہوتا ہے ہر طرف ہریالی ہوتی ہیں پھول کھیلتے ہیں اور درخت نئے پتوں سے بھرے جاتے ہیں اس لیے باہر کو باہر کے پھولوں کا موسم بھی کہا جاتا ہے ویسے تم نے نوٹس کیا ہے کہ آج کل موسم پہلے جیسا نہیں رہا آج کل موسمہ پہلے جیسے نہیں رہا پتہ ہے کیوں کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے پولوشن پولوشن اتنی ہے کہ آج آج کل ہو گئی ہیں اور لوگ اتنے پیڑ کاٹ یہ ہے کہ ہمار پولوشن اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے
ہاں بھائی جان
کبھی اچانک بہت گرمی ہوتی ہیں اور کبھی بھی وقت پر کبھی بھی کسی بھی وقت بارش شروع ہوتی ہیں یہ تو موسم کبھی کٹھنا ہی ہوا
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کی تو اسی کے ساتھ س مطلب کہ موسم کا اثر ہماری صحت پر بھی پڑتا ہے اگر موسم بہت گرم ہو یا بہت ٹھنڈا ہو تو ہم بیمار ہو سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں ہر موسم کے مطابق کپڑے پہننے چاہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہے تو کسان موسم پر زیادہ مطلب کہ بہت زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں اگر وقت پر بارش ہو تو فصلیں اچھی ہوتی ہے اگر موسم خراب ہو جائے تو فصلوں کو نقصان ہوتا ہے تو اور اس کا اثر پوری مطلب کہ م میں چ ت اور پڑتا ہے تو آج کل موسم پہلے جیسا نہیں رہا بائی جان کبھی اچانک بہت گرمی ہو جاتی ہے کبھی بہت تیز بارش ہو ہو جاتی ہے اور کبھی مطلب کہ لمبی سردی اس کی مطلب کہ اس کے علاوہ ملک درختوں کی کٹائی اور ماحول آلودگی یہ بھی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے نا بھائی جان
ہاں وہی نا بجائے ہمیں موسم کے اگر ہمیں موسم ٹھیک رکھنا ہے نا اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانی چاہیے اور انوائرمنٹ کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہم فطرت کی حفاظت کریں گے تو موسم بھی بہتر رہے گا کسانوں کے لیے بھی موسم بہت اہم ہوتا ہے اگر وقت پر بارش نہ ہو یا بہت زیادہ ہو جائے تو فصل فصل خراب ہو سکتے ہیں اور انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اسٹوڈنٹس بھی موسم جو یہ پڑھتے ہیں اسکول یا کہیں پر بھی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اس سے متاثر ہوتے ہیں گرمی میں پڑھائی پڑھائی مشکل لگتی ہیں اور سردی میں صبح جلدی اٹھنا سردی میں ہم صب جلد
ہاں بائی جان تو جب ہم زیادہ درخت کاٹ دیےتے ہیں نا تو ہوا کو گندا کرتا ہے تو مطلب کہ پھر ہوا جو پولوشن ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے تو موسم کا نظام متاثر ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانی چاہے اور صاف مطلب کہ صفائی کا خیال رکھنا چاہے تو ہر انسان کو موسم کی اہمیت سمجھانی چاہیے اگر ہم فطرت کا خیال رکھیں گے تو ہمیں بھی بہتر موسم ملے گا تو صاف ستھرا ماحول اور خیا مطلب کہ ہریالیى ہم سب کی ذمہ داری ہے تو موسم ہمیں صبر بھی سکھاتا ہے گرمی کے بعد برسات آتی ہے برسات کے بعد سردی اور پھر مطلب کہ باہر اس طرح کی زندگی میں بھی مطلب کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا میرے بھائی تو آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم پہلے ہی موسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو اس سے لوگ سفر کھیتی اور روزمرہ کا کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں نا بھائی جان
ہاں لیکن ہر موسم کے ساتھ خود کو ڈالنا بھی ضروری ہے خود کو خود کا ڈالنا بھی ضروری ہے اگر موسم کے مطابق کپڑے پہننے اور احتیاط کریں کہ عادت ہو تو ہم صحت مند رہ سکتے ہیں اور پانی بچانا بجلی کی بچت کرنا اور درخت لگانے بھی ہماری ذمہ داری ہیں زیادہ تر کہ پانی آج کل لوگ پانی اتنا استعمال کرتے ہیں کہ اتنا ضائع کرتے ہیں کہ پھر ایک ٹائم وہ آئے گا کہ ہمارے پاس ہمارے گرم میں پانی بھی نہیں ہوگا تو آج کی چھوٹے چھوٹے قدم بھی بڑے تبدیلیاں لا سکتی ہیں اگر ہم اگر ہم ایک پیڑ کاٹتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دس پیڑ لگانے چاہیے کیونکہ اس سے ہماری بہت صاف رہتی ہیں
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کہی میں آپ کی بات ان سے بالکل ہی متاثر ہوں میرے بھائی جان تو ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہے بجلی بچانی چاہے اور ماحول کو صاف رکھنا چاہے چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی موسم کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے بائیج تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ موسم اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے تو ہر موسم مطلب کہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی خوشی اور فائدہ لاتا ہے تو مطلب کہ ہمیں ہر موسم کی کی قدر کرنی چاہے ماحول کی حفاظت کرنی چاہے اور درخت لگانانی چاہیے اگر ہم مطلب کہ فطرت کا خیال رکھیں گے تو ہماری زندگی صحت مند خوشحال اور خوبصورت بنے گی میرے بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ اگر جو ہم نے باتیں کی ہمیں انہیں آگے پہنچانا ہوگا تاکہ دوسرے لوگ بھی اویئر ہو سکے اس سے کیا ہوگا اور مطلب کہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سکولوں میں اس کے ملکے پہ فنکشنز رکھنے چاہے تاکہ جو اسکول والے بھی ہے بچے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بھی سمجھ سکے اور مطلب کہ سوسائٹیز میں بھی فنکشنز رکھنی چاہے تاکہ وہ لوگ بھی سمجھ سکیں ہیں نا بھائی جان
بہت خوب آچا مجھے امید ہے کہ سب لوگ انوائرمنٹ کی حفاظت اور اپنی صحت کی حفاظت کریں گے کیونکہ کیا ہوئیں گے اگر آگے آگے ہمارے بچے آئیں گے کہ وہ بھی صحت مند رہیں گے اس سے ہمیں ان کا بھی سوچ نے چاہیے
ہاں بھائی جان تو مجھے امید ہے کہ مطلب کہ ہماری باتیں آگے بھی پہنچ جیں گی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکے گا اپنا گھر کا خل رکے گا میری جان بھائی جان اللہ حافظ
فلہہف